بتائیے جی جی کیسے ہیں آپ ہاں بڑھیا ایک دم اچھی آواز آ رہی ہے
اچھا کبھی کبھی کیا نیٹ ورک پروابلم ہو جاتا ہے کل بھی ایک کا میڈم کے ساتھ ہوئی تھی بات تو ان کی طرف سے کال آئی لیکن میری طرف سے میں اٹھانے کی کوسس کر رہی ہوں میں نے اٹھا بھی لی لیکن وہ ڈسکنیکٹ کر کے کٹ گئی پھر وہ پھر ان کو دو ہی کال بچی تھی ان کی پھر وہ بولی کہ میڈم میری تو دونوں ہی کویل ویسٹ ہو گئے میں نے کہا میں کیا کروں اس میں کچھ نہیں کر سکتے آپ کی تو دو ہی ہوئی ہے ہماری تو پتا نہیں کتنی ہو جاتی ہے
کال کٹ جاتی ہے اور نیٹورک کی ایشو ہو یا پھر کوئی سائڈ میں کوئی دقت آتی ہوگی لیکن میرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کل دو کال ایسے ہی کہ چلی گئیں اور میرے اور کال جب اینڈ ہوئی تو اینڈ لکھ کر آتا رہا چھ سات گھنٹے تک وہ ایسا ہی آیا میرا تو س ایسا لگ رہا تھا میرا یہ چلے گئی نہیں آئیڈی ایسا لگ رہا تھا
نہیں وہ ایرٹ دکھاتا ہے پھر نا تین تین نمبر والا جو بٹ آتا ہے نا فون میں اس کو کر کے اس ول کر دیا کرو سارا ہو جائے گا یا پھر پلے اسٹور سے اپڈیٹ کر لیا کرو
ہمم ھمم یہ ٹھیک ہے پھر اس پہ کوئی آیا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو کوئی نہ ابھی ہو سکتا ہے اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہوا تھا
وہ کبھی کبھی دکھاتا ہے ایسا میرا بھی کافی ٹائم تک دکھا رہا تھا
اچھا جی
اب تو کھنے دکھا رہا ہے
ھمم جی اور تو آپ کو بھی کافی سردی ہو رکھی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے
ہاں بہت وہ ہو رہی ہے مجھے کیا پورے گھر میں سب بچوں کو ہو رہی ہے مجھے ہو رہی ہے ہسبینڈ کو ہو رہی ہے سب کو ہو رہی ہے سب پریشان ہے زکام سے سب دوائیاں لے رہے ہیں پر دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہے
دوائیاں نہیں اثر کری آپی تین چار دن تک اپنے آپ اس کو بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر وہ دو تین دن تک پریشانی ہوتی ہے
اتنا پروبلم ہوتا ہے نا ایک تو پیریڈس چل رہے اس کی دککت ایک تو یہ زکام لگ گیا اس کی دککت ڈبل دک کت ہو رہی ہے
پیریڈس بھی ویسے تھوڑے ارریگولر ہوتے ہیں آپ کے ہے تو اس میں بھی دککت
مطلب ہیوی فلو ہوتا ہے تو پھر دککت زیادہ ہوتی ہے کمر پیٹ تو اتنا ہی درد کرتا ہے کیا بتایں
ھمم
ہ
اچھا تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ پچھلی بار ہم نے آپ نے مجھے چورمے کا بتایا تھا وہ باٹی بتاؤ نا کیسے بناتے آپ لوگ
وہ جب ہم اسٹوک میں بناتے ہیں
ہاں ہاں اسٹوک میں جب بنا رہے ہو یا پھر یہ جو باٹی ہوتی ہے دال کے ساتھ جو کھاتے ہیں
ہاں وہ بھی وہ مطلب سخت آٹا گوندتے بہت ٹائٹ مطلب بہت ٹائٹ آٹا
جیسے ہم پوریاں بناتے ہیں ویسے اس سے بھی ٹائٹ
ہاں پوری کے جیسے ہی اس سے تھوڑا ٹائٹ
اچھا پھر
پھر کیونکہ وہ ٹائٹ رہے گا نا تو پھر وہ باٹی اچھے سے پھٹ جاتی ہے اندر سے پکنے کے بعد ورنہ وہ اندر سے سب گیلی گیلی رہ جائے گی پھر وہ اچھی نہیں لگے گی
اچھا
اور جیسے ہم اسٹوک میں جو چورما بناتے ہیں نا اس کو ھمم اس کو ہم جیسے کڑھائی میں جیسے یہ بناتے نا پکوڑی وغیرہ
ہاں
ویسے گھی میں آٹا گوند لیتے ہیں پھر آٹوں سے جیسے چھوٹی چھوٹی روٹی کی لوئیاں لیتے ہیں نا
ھمم ھمم
تو لوئیاں لیتے تو ہم لوئی جب ہم روٹی کی لوئی جب بناتے تو اس کو گول گول بناتے
اچھا اس کو بھی فرائی کرتے ہیں
ہاں مطلب اس کو روٹی کی لوئی کو تو ہم گول گول بناتے لیکن جو چورمے کی جو لوئی ہوتی ہے نا اس کو ہمیں گول نہیں بنانا اس کو ہمیں ایسے موٹھی میں بند کر کے ایسے ذور سے دبانا جب دبائیں گے تو وہ ایک دم چپٹی سی ہو جائے گی ہمارے فنگر کے جو
فنگر آ جائیں گے جیسے کہ گجیا ٹائپ ہوتی ہے تو اس کا شیپ ہو جاتا ہے نا
ہاں گجیا ٹائپ پھر ایسا کر کے اس کو گھی میں جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں نا ویسے اس کو فرائی کرنا ہے پھر وہا اچھے سے فرائی ہو جائے گی ایک دم گولڈن فرائی دکھنے لگے گی اور توڑو گے تو تو وہ مطلب کرسپی ٹائپ کی ہو جائے گی ویسے جتنی بنانی ہے سارے بنا لو پھر مکسی میں اس کو گرائنڈ کر کے پھر میجرمنٹ لے لو کہ بھی دو کلو اگر آپ نے پانچ کلو بنایا ہے تو اس میں دو ڈ لگ بھگ دو کلو کے قریب کرریب گڑو یا شکر جو بھی ملانا چاہ وہ پڑتا ہے اس میں اور گھی اس میں اوپر سے سے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ باٹیا گھی میں فرائی ہو جاتی ہے نا ہاں تو پھر وہ اوپر سے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پٹی باقی جو بھی آپ کو ڈالنا وہ ہاتھوں سے ہاں پکنے کے بعد پھر وہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے گی یا پھر کوئی اگر بڑاسا ہو جیسے ہم مشل ہوتے تا ہے نا مرچی وغیرہ لہسن کوڑتے ہیں ویسا ہو بڑا والا تو اس میں
اس سے بھی کوٹ سکتے ہیں ش
ہاں کوئی بھاری چیز ہو تو اس سے پوٹ لو باقی وہ ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی ہے گرم گرم رہتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے ہات سے اس طریقے سے بناتے ہیں اور باٹی بھی ویسے ہی بنتی ہے باٹی سخت آتا ہے اور سخت جو آٹا ہے نا مطلب ایک دم ٹائٹ ہونا چاہیے
ہاں میں نے سنا تو ہے لیکن کیسے بناتے ہیں یہ نہیں پتا
ہمارے یہاں تو ہفتے میں دو تین بار بن جاتی ہے
اچھا تو یہ گیس پہ بنتی ہے یا پھر چولہے پہ جیسے لکڑی کا جو چولہا ہوتا ہے اس پہ
وہ لکڑی پہ زیادہ سوادشٹ بنتی ہیں چولہے پہ تو بہت زیادہ اچھی سوادشٹ بنتی ہے کیونکہ وہ نیچرل اس کا رہتا ہے سواد بٹ اگر چولہا نہ ہو تو گیس بنا لیتے ہیں ہم لوگ اور اس کا جو گیس کا جو اس کا کوکر ہوتا ہے نا باٹی بنانے کا وہ الگ سے ہوتا ہے مطلب اس میں کوکر جیسا ہی ہوتا ہے اس میں جالی بنی ہوتی ہے پھر نیچے سے گیس کی ہوا لگتی رہتی ہے اس پہ
اچھا اچھا مطلب فلیم ج نیٹ ہوتا ہو اس کو اوپر رکھ دیتے کاا گولے بنا کے ہے نا ہاں نیچے سے کھلا ہوتا ہوگا تب فلیم جاتی ہوگی تبھی تو وہ کرسکی ہوتا ہوگا یار
ہاں فلیم جاتی ہے کو میڈیم کر لو پھر بیچ بیچ میں ہلاتے ملاتے مطلب پلٹتے رہو کول کول کے اور جو پک جائے تو وہ میڈیم فلیم کر کے اس کو رکھ دو تاکہ وہ پندرہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے میں اچھے سے پورے مطلب سب پر سب پر اچھے سے وہ گرم وہ ہوا اس کی لگ جاتی ہے گیس کی تو پھر اچھے سے ٹائٹ ہو جاتی ہے
ہاں اس پہ کچا تو نہیں رہتا اندر سے کہ کچا رہے ویسے اس میں جب
نہیں وہ جب پک جائے گی نا اس کی نشان ہی ہوتی ہے اٹا تائٹ گوندنا ہے ایک تو سب سے زیادہ جتنا ہو سکے آ سے ٹائٹ ہی گوندھنا ہے
ہمم ہمم
اور جب وہ پک جاتی ہے نا تو وہ اپنے آپ سے پھٹ جاتی ہے مطلب ان کے اندر سے جب وہ پٹ اپنے آپ پھٹ جائے گی تو سمجھ لینا کہ اچھے سے پک گئی ہے چاروں طرف سے ہاں وہ کیونکہ اگر وہ اندر سے پکے گی تبھی تو پھٹے گی ورنہ اچھی رہے گی تو پھر وہ ویسے ویسے ہی رہے گی اور اندر سے چپچپا رہے گا وہ جو پک جاتی نا تو اندر سے بھی مطلب ایسا جیسے ہم رو بکاتے ویسے خوشبو آتی ہے نا ویس آ جائے کچے آٹے کی خوشبو الگ آتی ہے پکا ہوا جو آٹا ہوتا ہے اس کی خوشبو الگ آتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے اس طریقے سے بناتے ہیں ہمارے یہاں تو مطلب مشہور ہے نا تو
وہی تو کہہ رہیوںی تو مشہور ہے میں نے سنا بہت ہے لیکن کبھی یہ نہیں پتا کس طرح بنائی جاتی ہے تو اپ یہ جب یہاں پر ہو تب تو تھوڑا ہی بنانا ہوتا ہوگا اپ کب گاؤں جاتے ہوئے تب زیادہ بنتا ہوگا نا
ہاں ہمارے یہاں تو بنا لیتے ہے تھوڑا بہت ہی بنا لیتے ہے اور گاؤں جاتے ہیں تو پھر وہاں تو جتنے ممبر ہوتے ہے اس کے حساب سے بنتی ہے
پھر تو وہاں وہ چولہے پہ ہی بنتا ہوگا
ہاں گاؤں میں تو چولہے پہ بنتا ہے ہمارے یہاں کیا تھوڑی لکڑیوں کی دقت ہوتی ہے لانی پڑتی ہے اور مجھے لانے کا ٹائم نہیں ملتا کھیت پہ جاؤ پھر لے کے اؤ
ہم صحیح
یہ رہتا ہے
ویسے وہ انگار میں جو پکاتے ہیں اس سے اس سے زیادہ اچھا سواد اتا ہوگا نا
ہاں اسی پہ پکاتے ہم لوگ جیسے گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو جو سکھا کے اوپلے بناتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں ہم ہم
تو اس پر بھی پکاتے ہیں انگاروں پر بھی پکاتے ہیں اس پہ اچھی پکتی ہے کیونکہ وہ اس کے انگارے تھوڑے مطلب نارمل رہتے نا بھاپ اچھی رہتی ہے ہاں ان کی ہائی فلیم کم ہوتی ہے تھوڑی اور دھیرے دھیرے ارام سے بنتی رہتی ہے
میری یہاں بھی بھینس پلتی ہے ویسے
ہاں فر می میں سب جگہ ہے دودھ چاہیے تو سب جگہ گائے بھینس بکریاں سب جگہ ہوتی ہے
میرے گھر میں ہے مطلب دوسرے والے گھر میں ہے اور وہیں سے دودھ وغیرہ ہمارے یہاں تو سب فوج میں پیور گھی مل جاتا ہے دودھ بھی گھی بھی اور مٹھا وغیرہ بھی بنتا ہے مٹھے کے لیے تو میں نے وہ مشین لے رکھی ہے اس سے چلاتی ہوں ویسے پہلے وہ ہاتھ والی رہی تھی اس سے تھوڑا بہت ٹائم لگتا تھا لیکن اب یہ مشین لے لی ہے میں نے تو اس سے پانچ دس منٹ لگتے ہیں اچھے سے مکھن ا جاتا ہے
ہاں اسانی بھی رہتی ہے تھوڑا جلدی بھی ہو جاتا ہے چھ
کبھی کیا ہے مطلب یہ گائے بھینس کا کوئی کام یا پھر دودھ یہ بروسی ہوتی اس دودھ رکھنا ہانڈی میں ہو جو ہانڈی میں جو دودھ بنتا ہے تو وہ ایک دم پنک سا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہے یہ والا کام ہاں یلو اچھا ہو جاتا ہے پنک سا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہے یہ کام گاؤں میں
میں نے
گاؤں رہتے تھے تو
نہیں ابھی بھی ہو ہوتا ہے میری ممی کے پاس ہے نا میری ممی کے پاس دو بھینس ہے میرے ننیھال میں ہے میری ساسو کے پاس بہت ساری بکریاں ہے
اچھا نہیں وہی تو کہ رہے تو اپ نے جیسے کیا یہ کام ہاں یہ گائے دودھ نکالنا
زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے میں نہیں کرتی مجھے بیس کا دودھ نکالنا نہیں اتا
اچھا اچھا
ہاں میری جو چھوٹی والی سسٹر ہے وہ لوگ کر لیتی ممی کر لیتی ہے وہ لوگ کر لیتے ہیں تو پھر سارے ہی بیس کے کام کریں گے تو دوسرا کون کرے گا مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے میں کھانا آپ کتنا ہی بنوا لو اچھے سے بنا لوں گی کھانا جھاڑو پوچا برتن اور ویسے تو میں سلائی کرتی ہوں نا جو مائکے بھی چلی جاتی ہوں نا تو لوگ بولتے دیدی میرا یہ سل ہاں یہ سل دو میرا یہ سل دو
یہ تو ہے جو جس کو میری میری امی ہے ان کو بھی بہت اچھے سے سلائی آتی ہے تو امی جہاں بھی چلی جاتی ہیں تو یہ کٹوا دو یہ کاٹ دو یا یہ سل دو بس ان کو یہی رہتا ہے رشتتے داری ان کو صحیح سے بےچاروں کو نہیں بیڈ مہ کہ بیٹھ کے وہاں کچھ کھا پی لیں جو آتے ہے نا سلائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں ان سے
ہاں میرے یہاں بھی ایسا ہی ہے جب بھی کہیں جاتی ہوں تو یہ بولتے میری مائکے میں یہی بولتے ہیں تو تم تو سلائی کر لو میں کر لوں گی یہ تو اور میرے وہاں پر بھی میرے سے دو چھوٹی سسٹر ہیں ممی ہے ہاں وہ لوگ کر لیتے بولے کہ تو تیرے سلائی کا کر لے بیٹھے بیٹھے اور ہم یہ کر لیں گے تیرے سے ہوگا بھی نہیں میرے سے اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے ویسے کھیتی باڑی کا کام یہ ایں گائے بکری کا یہ میرے کومیں نے اتنا مط مطلب انٹرسٹ لیا نہیں ہے اتنے اچھے سے نہیں ہوتا ہے
چلیے ٹھیک ہے پھر ہاں کرتے ہیں بات بعد میں
ہاں اوکے
اللہ حافظ
ا ا